ہلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہاں جی کیسے ہے آپ
جی آپ ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر
کیا کر رہے ہیں
بس بیٹھا تھا گھر میں
کوئی کوئی کام وام نہیں
نہیں نہیں آج فری تھا
آج کہیں نہیں گھومنے گئے
نہیں نہیں
کیوں
موڈ نہیں تھا
کیوں کوئی بات ہوئی ہے کی موڈ نہیں تھا
نہیں موڈ نہیں تھا جانے کا گھر میں ہی
اچھا
آمم
اچھا موسم کیسا ہے وہاں کا
موسم بہت گرم ہے
ٹھیک ہے گرمیاں بہت بڑھ گئ ہیں
ہاں گرمی بہت ہے
ہییومڈیٹی بہت ہے ہیومڈیٹی
آمم
کھانا کھایا
ہاں کھانا کھایا
اچھا سبزی کیا بنیے تھی
سبزی بنی تھی سر پے کیا بنی تھی ساگ بنا تھا
اچھا آج آپ نے ساگ آپ تو ساگ کھاتے ہی نہیں ہو
میں نے کب کہا نہیں کھاتا
آپ زیادہ تر میٹ ہی کھاتے ہو نا
آمم
آج خالی ساگ تھاکے میٹ بھی تھا
ساگ کھایا چٹنی کھائی دودھ کھایا
اچھا
آپ کے گھر کیا بنا تھا
ہمارے گھر میں یہی روزمرہ کی چیزیں ہی بنتی ہے دال سبزی دال روٹی چاول
کون سی دال کون سی سبزی
سبزی ہم نے پکائی تھے آلو اور دال ہم نے پکائی تھی مونگ کی دال
اچھا سبزی
سبزی کوئی نہیں بنی تھی آلو بنائے
اچھا اچھا روٹی کھاتے ہو کی چاول
چاول چاول ہم روٹی نہیں کھاتے ہم ہم چاول کھاتے
اچھا آپ لوگوں نے کھایا کھانا
جی کھایا ابھی کھایا وہ بھی ختم ہوئی کھانا کھا کے سب نے کھایا
اچھا ہمم اور آپ کہاں ہیں اس وقت
گھر میں اور کہاں ہو سکتی ہے میں گھر سے باہر نہیں جاتا
پوری فیملی آپ کے گھر میں ہی ہے
نہیں وہ نکلی فیملی کو کیا کرنا ہے گھر میں ان کو کام ہوت تا ہے گھومنے جاتے ہیں باہر جاتے ہیں یے میں ہی لگی ہوں گھر میں گھر کے کام کرنی کیلیے
کبھی سولو ٹرپس پے بھی جانا چاہیے اکیلے نزدیک ہی
نہ تو مجھ کو عادت ہے سولو ٹرپ پے جانے کی اور نہ ہی پیسے ہیں میرے پاس کی میں سولو ٹرپ پے جاؤں
اچھا اسی لیے آپ پیسے کما رہی ہے
کہاں سے پیسے کماؤں
ادھر سے
کہاں سے
ادھر ایپ سے اس ایپ سے
اگر کما سکتے تو ضرور کماتی کیا پتہ کمائیں گے
ہمم
باقی میرا اور کوئی سورس آف انکم ہے ہی نہیں
اچھا آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے تھے
جی میرے ہسبینڈ وہ کانٹریکٹر ہیں کنٹریکٹر تھے اب نہیں اب نہیں کرتے اب ان کا کام وہاں بند ہو گیا
آپ کیا کرتے ہیں
اب ویسے ہی بیکار بیٹھی ہے
اچھا
ان کو کام میں انٹرسٹ نہیں ہے کام کرنے میں
آمم
اور آپ سنائیے
میں کیا سناؤں
کچھ بھی
آپ سنائیے
آپ کبھی آمم ہربل گئے ہیں
ہاں گیا ہوں بہت بار
کتنی بار
ہممم دس بارہ
دس بارہ
آمم
دس بارہ بار آپ ہربل گئی ہیں آپ کو پتا بھی ہے ہربل کہاں پر ہے آپ کو پتا بھی ہے کہاں ہربل پر ہے کس ڈسٹرکٹ میں پڑھتا ہے کس ڈسٹرکٹ میں پڑھتا ہے
کیا کہہ رہی ہے
کس ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے ہربل
اچھا ڈسٹرکٹ رکو میں آپ کو بولتا ہوں ایک سیکنڈ بھول گیا میں
اس میں بھولنے کی کیا بات ہے اس کو بتانا ہے کی کس ڈسٹرکٹ میں ہے
اوہا وہ اس ڈسٹرکٹ میں ہے کولگام ہاں کولگام
کولگام میں اچھا اچھا سونمرگ گئے
ہاں سونمرگ بھی گئے ہیں بہت بار
کس ڈسٹرکٹ میں ہے پڑھتا ہے وہ
کون سونمرگ
ہاں
رکو میں آپ کو سونمرگ بھی بولوں گا میر کو یاد ہے میرے کو تھوڑا سا ٹا
نہیں نہیں مجھے لگتا ہے آپ کسی چیز پے دیکھتے ہیں پھر مجھے بتاتے ہیں
ارے نہیں یار یے کال لیوی نہیں کر سکتے اگر کال ہوتی ہے تو اس تو لیو ہی نہیں کر سکتے سونمرگ کے اس سائڈ سے نا کنگن سائڈ سے وہ کن گاندربل ڈسٹرکٹ میں ہے تو وہ بھی گاندربل ڈسٹرکٹ میں ہی ہوگا
اچھا اچھا
ہمم
سری نگر سری نگر ڈسٹرکٹ کہاں کارتی سے
اتنا کہاں مجھے پتا ہے اب آپ کیا پوچھ رہے ہو مجھ سے
میں پوچھ رہی ہوں سری نگر ڈسٹرک کہاں تک ہے
یے مجھے کہاں سے پتا ہوگا
کہاں تک ہے سری نگر ڈسٹرکٹ
مجھے پتا ہی نہیں ہے
یے ہاتھ سے پاپر تک ہے پاپر تک تک آتا ہے سری نگر اور یہاں سے گاندربل سے آ گے آگے تھوڑا گان
اچھا ویسٹ سائڈ سے
ہاں وہاں تک
ہاں ویسٹ سائڈ سے کہاں سے ہے چاروں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے نا
ویسٹ سے یہاں تک ہے
کہاں تک
ناربل تک نہیں ناربل سے آ گے ناربل اب نارمل تک
اچھا
پورا ناربل تک
ہر کسی جگہ گیا نہیں میرے کو ہر کوئی چیز پتا ہے کون سی جگہ
وہ تو مجھے پتا ہی چلا وہ تو مجھے پتا ہی چلا آپ کو ٹائم لگا یے بتانے میں کہ ہربل کس ڈسٹرک میں ہے
ہاں سوچنا پڑتا ہے نا میں ڈیلی گھومتا رہتا ہوں میرے کو
ہاں بروبر بروبر جو گھومے گا اس کو کتنے کلو میٹر دور ہے ہربل یہاں سے
اب وہ چلنا کہاں مجھے ہوگا میں ایک ایٹیمیٹ بت تا سکتا ہوں کتنے اچھا اچھا آپ یہاں سے فار ایک آپ یہاں سے جاتی ہوں گی پام پر آپ کوب کہاں پت ہے کہ کتنا ہی
مے مت مے مت گاڑی چلاتی ہوں میرے پاس مت ہے اپنی پرسنل گاڑی گاڑی سے پورا پتا چلتا ہے نا کتنے کلو میٹر ہم نے
ہاں تو اتنا کہاں یاد رکھوں گا میں اسٹیٹ بول سکتا ہوں کہ سکسٹی ٹو سیونٹی کلو میٹر ہو سکتا ہے
نہیں بالکل غلط ہے پہلگام کنے کلو میٹر ہے یہا سے
پہلگام ہنڈریڈ پلس ہے پہلگام
تو اربل اس سے زیادہ ہی دور
ہربل اس سے زیادہ کیسے دور ہو سکتا ہے
ہاں ہے وہ فار پلان ایریا ہے کونسرناگ گئے ہیں
کوسر ناگ بھی گیا ہوں
وہ کہاں پے ہے
ڈسٹرک
میں یہاں ہو کہاں پے ہے وہ کس جگہ کس راستے سے جاتے ہیں کس راستے سے جاتے ہیں کوسر ناگ
وہ ہائی وے سے جاتے ہے
نہیں پھر کہاں سے جانا پڑتا ہے
ارے یار کیا میرے برادر ڈرائیو کرتے اب میں کہاں اتنا یاد رکھوں گا
نہیں نہیں میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ اگر جاتے ہیں تو کہاں سے جاتے ہیں
ہائی وے سے چاتے ہیں این ایچ فورٹی فور
مگر این ایچ فورٹی فور میں مت پڑتا ہے ہربل کون اہربل پڑتا ہے نہ این ایچ فورٹی فور میں نہ اربل پڑتا ہے اور نہ کوسر ناگ پڑتا ہے این ایچ فوٹی فور تو اسلام آباد سے آگے قاجی گنڈ پھر وہ جموں ہائی وے ہے این ایش فورٹی فور
ہاں بیچ میں ہی ہم پلوام سے ٹرن لیتے ہیں
نہیں نہیں پلوامہ کی تو بات ہی نہیں ہے پلوامہ تو یہاں سے تھوڑی دور جی نہیں نہیں نہیں میں دیکھتی ہوں نا میں شادی سے پہلے میں انہیں گھمی ہوں نا بہت شادی کے بعد مجھ کو زنگ لگ گیا مگر شادی سے پہلے میں گھمی ہوں نا بہت جگہ
آپ کی آواز سے لگ رہے آپ بہت بڈھی ہو آپ کی شادی
ہاں میں بہت بڈھی ہوں میں ہاں ساٹھ سال کی ہوں میں
نہیں ساٹھ ستر آپ کی شادی ہوئی ہوگی آپ کی عمر اسی نوے کی لگ رہی ہے میرے کو
ہاں ساؤ ساؤ کی ہونے والی ہوں اب
کیا بکواس کر رہی ہو
جو آپ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ
میں کیوں جھوٹ بولوں میں سب کچھ سچ بول رہا ہوں
تو پتا ہی نہیں ہے کوسر ناگ کہاں ہے کوسر ناگ کا ہربل آ ہربل سے آگے ہیں
ہاں تو میں نے بھی وہی بولا نا
نہیں نہیں نہیں آپ نے کہاں بولا آپ نے بولا کولگام میں ہے کلگام ڈسٹرک میں ہے کلگام ڈسٹرک میں راستہ وہی ہے جو ہربل کا ہے ہربل سے آگے پہلے وہاں پر گاڑیاں نہیں جاتی تھی وہاں پے گھڑوں پے جاتے تھے گاڑی نہیں جاتی تھی وہاں پے
ہاں پتہ ہے ہم شوپیان سے جاتے ہیں ادھر میرے کو
اچھا اچھا پھر شاید میں نہیں سمجھنے میں غلطی کی
ہاں
اوکے سوری
اچھا
اور سنایے آپ کل سنڈے ہے کہاں کا پروگرام ہے
کل میرا پروگرام میں نزدیک ہی جاؤں گا
کہانی نشاد شالیمار
نہیں نہیں نہیں نہیں ادھر تک جاؤں گا نزدیک ہی نہیں نزدیک ہی جاؤں گا ادھر گلمر تک گلمر تک
وہ نزدیک ہے کولمر
ہاں کتنا پچاس کلو میٹر ہے
اچھا اچھا آپ کو پچاس کلو میٹر کچھ نہیں لگتا
نہیں نہیں
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے
چلو بیٹھیے میرے فو
چلو ہو گیا چلو ٹھیک ہے بیٹھیے خدا حافظ
چلو بائی اللہ حافظ